ہلو
آواز آ رہی ہے
جا رہی ہے
وعلیکم السلام کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں تم سناؤ
ہاں میں بھی ٹھیک ہ ہوں میں بھی خیریت سے ہوں آج کافی دنوں بعد ملاقات ہوئی سو بہت اچھا لگا
جی ہاں پڑھائی کی وجہ سے وقت ہی نہیں مل پا رہا تھا تھا
ہاں رہتا ہے تھوڑا پڑھنا تو بھی ضروری ہے تو رہیا کروں جو بھی ہے
بالکل اچھا بتاؤ تمہیں اپنے گاؤں کے بارے میں کیا سب سے زیادہ کیا پسند ہے
ہاں مجھے تو دیکھو اپنے گاؤں کی سادگی بہت پسند ہے یہاں کی ہوا صاف چاروں طرف ہریالی اور لوگوں کی دوسری ایک طرح ایک دوسرے اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں اور ایک طرح دیکھا جائے تو شہروں کے علاوہ یہاں گاؤں میں لوگ ایک دوسرے سے اچھی طرح سے مل کے رہتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کا کام بھی کرتے ہیں تو کافی ٹھیک ہی ہے دیکھا جات تو ایک طرح سے
صحی کہا گاؤں کی س کا مندر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے سورج نکلتے ہی کھیتوں میں کام شرو ہو جائے جاتا ہے کسانوں کے دوارا وہ اپنی گیوں بیلوں اور ٹریکٹروں کو لے کر کھیتوں کی اور چل دیتے ت
ہاں ہاں رہتا ہے صبح کی تو گاؤں کی صبح تو کافی خوبصورت ہوتی ہے دیکھنے لائق ہوتی ہے تو ایک طرح سے دیکھا جائے گاؤں میں پچیوں کی چہ چاہٹ ہو گئی اور سورج کی پہلی کرن نکلتے لوگوں جو نکلتی ہے پیلے کلر میں تو لوگوں کو کافی مزہ آتا ہے اس میں اور جیسے بھی تمہارا ہو گیا س کا ویایام ہو گیا کچھ بھی کرتے ہیں لوگوں کسرت وغیرہ تو وہ بھی کرنے سے لوگوں کو کافی فائدہ مند ہوتا ہے اور ان کا جو بھی ہیلتھ وغیرہ کا پرابلم نہیں رہتا ہے اور نہ کوئی ایسی سمسیا رہتی ہے
ہمارے گاؤں کے لوگ زیادہ تر کھیتی کرتے ہیں د میں وہ ڈس خرچ بطرہ گیہوں دووار آدی کر کے آ میں کیا کرتے ہے
ہاں دیکھا جائے تو کافی طرح سے یہی فصل ہماراری طرف ہوتی ہیں جیسے کہ تمہارے سردیوں میں دیکھا جائے تو آلو بھی ہو گئے اور آلو اور گیہوں بھی ہو گئے اور سرسوں بھی ہو گئے اور جیسے کہ جو سبزی وغیرہ کی فصل ہوتی ہے جیسے ٹماٹر مرچی ہو گئے اور مٹر بھی ہو گئی تو مرچی بھی ہو گئے اس پرکار کی فصلیں ہمارے یہاں بھی کر دیتے ہیں لوگ اور اپنے جو بھی ہوتے ہیں مویشیوں کے لیے بھی چارا وغیرہ کر لیتے ہیں اس میں برسی بھی ہوتی ہے اور جیسے ناریا بولتے ہیں اسے کاسنی ہو گئی پالک ہو گیا تو اس پرکار کے سامان کو لوگ فصلوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں اور اپنے کام کے لیے بھی کر لیتے ہیں
کھیتی گاؤں کی ارتھ ویوستھا کی ریڑھ ہے کسان بہت محنت کرتے صیح
ہاں یہ بات تو کیا ہے کہ بولتے ہیں نا سرکار کی ارھ تنتر کی دری کو بولتے ہیں کسان کو جو کھیتی ہوتی ہے جو ہماری پورا دیش ہوتا ہے اس کے کسانوں کو اندا بولا جاتا ہے نا تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کسان تو ایک کسان ہی ہوتا ہے جو سب کا پیٹ پالن کرتا ہے
ایسحی کا بٹ خودک نہیں ہو پاتا اس کا پیٹ پالن
ہاں ہاں آج کل دیکھا جائے تو بڑے بڑے لوگ اور سرکاریں ان کو اچت چ فائدہ نہیں دے پا رہی ہیں تو سویدھاؤ کا تو کیا ہے کہ جیسے سرکار ہو گئی فرٹیلائزرس ہو گئے تمہارے یوریا فرٹیلائزرس دیکھا جائے ج ڈی اے پی ہو گیا اور بیج بھی اچت ریٹوں پر نہیں دے پا رہی اس سے لوگوں کو کافی اچت مطلب مہنگے داموں پر خریدنا پڑتا ہے تو اس پرکار سے لوگوں کو تھوڑا نقصان بھی ہو رہا ہے اور اور جو ان کی فصل ہوتی ہے ان کی اچت درح نہیں مل پاتی ہیں تو لوگوں کو کسانوں کو اتنا فائدہ ہو نہیں پا رہا ہے
صحیح کہا کبھی کبھی فصلیں کا نقصان ہو جاتا ہے فصلوں کا کبھی کبھی برباد ہو جاتی ہیں تو کا بہت نقصان ہوتا ہے اور ان کو نقصان اٹھانا بھی پڑتا کیونکہ فصل بھی انہوں نے کی تھی بٹ جب فصل اچھی ہو جائے تو سرکار آ جاتی ہے نا فصل کو ہم خریدیں گے یہ دو
ہاں دیکھا جائے تو جیسے کہ سردیوں کو موسم میں دیکھ سردی پڑ جائے پالا پڑ جائے تو لوگوں کے آلو اور سرسوں کو پالا لے جاتا ہے جیسے کہ برسات کی موسم میں زیادہ پانی پڑنے سے باجرے کی فصل بھی خراب ہو جاتی ہے تو دیکھا جائے تو لوگ کسان اتنا سنگھرش اور محنتی سیل انسان ہوتا ہے اور اپنے لیے بھی کیا کر سکتا ہے وہ خود کا پیٹ پالتا ہے اپنے گھر والوں کا بھی پیٹ پالتا ہے اور جو بھی بچتا ہے اسے بیچ کر اپنی ساری ضرورت مندوں کو بھی پورا کرتا ہے اور لوگوں کو بھی آج دیتا ہے تو دیکھا جائے کسان ایک ا ان دا ہی سمجھو ان کو
صحی کہہ رہے ہو ویسے
ہاں بٹ دیکھا جائے سر کا ہاں ہاں بولو بولو
ایک کسان ہی ہے جو سبھی کا پیٹ بھرتے ہیں بس اس کا پی نہیں بھر پات تھا کیونکہ وہ کھیت سبح تو کھیتوں کی طرف چل پڑتا ہے اور کئی ساری چیزیں
ہاں اس کی سمسیا تو کیا ہے جو ہماری سرک ہے ن ان کی دین ہے تو ان کو اچت دریں دے تو کیا ہے لوگ کسان پریشان بھی نہیں ہوں گے اور انہیں ان کی فصل کا اچھا دام مل جائے گا تو انیں فائدہ ہوگا جس سے کسان گزار رہیں گے اور آگنے آنے والی فلیں بھی اچھے سے اگائیں گے تتا جو بھی ان کا رہتا ہے فصل خراب ہونے کا مووضہ مل جائے تو انہیں اور اچھی سیدھائیں اور اپنے کھیتوں کو بہتر کر سکتے ہیں تتا سرکار کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی نئی تکنیکیں ہیں تو انہیں کسانوں کو دی جانی چاہیے ت انہیں پرسجت کیا جانا چاہیے اور جاگروک کیا جانا چاہیے تھاے ت کسان ادھ سے ادھک اتپادن کر سکیں تا اپنے دیش کی جو بھی ارتھ ہوتا ہے ارتھ تنتر ہوتا ہے اس میں اپنا یوگدان دے سکیں تا اپنے جو بھی اپنی جڑی بھی ہوتی ہے اس کو بڑھانے کے لیے مدد کر سکیں
اچھا اور بتائیے
ہاں اور تو بڑھیا ہی ہے آپ کیا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کے باوجوود کسان کا محنت کرنا بھی نہیں چھوڑتا ہے اور ان کی پر وہ بھی ہے یہی ان کی سب سے بڑی خوشی بھی ہے
ہاں صحی کا اور کسان تو وہ مطلب س جلدی اٹ جاتا ہے جس سے وہ کھیتوں میں جا کے وہی اپنی بیلوں ک لے جا کے وہکھے کی جتائی کرنا شروع کر دائے بٹ اب بیل رہی دیں گ تو ٹیکٹر ہے ٹیکٹروں کے لیے ک چلے جاتے ہیں
ہاں یہ تو رہ ہی گیا ہے کیا کر سکتے ہیں بس تمہیں گاؤں کا ساماجک ماحول کیسا لگتا ہے
میرے کو گاؤں کو سام د بوال بہت بڑھیا لگتا ہے کیوںکہ یہاں پر آپس میں لوگ بھائی جان وغیرہ ساتھ میں مل کر بھائی چار بناتے ہیں اور کئی ساری چیزیں ان پہ لوگ آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے سے اکٹھا ہوتے ہیں اور جو بچے ہیں بت چاروں طرف مح میں گھوم کہ
ہاں آ تو ہے یہاں لوگ ایک دوسرے ری کے سکھو دکھو میں شامل ہوتے ہیں اور کافی اچھا ہے نا گاؤں میں لوگ ماحول بھی اچھا رہتا ہے
صحیح کہا آپ نے اور آپ بتائیے آپ کے گاؤں میں کیا کیا حال ہے اب
ہاں دیکھا جائےا تو ہمارے گاؤں میں بھی یہی ایکتا کی پہچان ہے جیسے کہ کہ اگر کسی گھر سے شادی یا کوئی پریشانی ہوتی ہے پورا گاؤں ساتھ کھڑا رہتا ہے تو یہی بڑھیا ہی بات ہے جیسے جب ہو گیا ہمارے گاؤں میں تیوار بھی بہت اساہ سے منائے جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوب اچھے سے ویوہار کرتے ہیں تھوڑا ساتھ مل کر رہتے ہیں
پہلے تو گاؤں میں جو انٹرنیٹ کی ویوستھا تھی وہ تو نہیں ہو پاتی تھی اب بٹ سرکار نے کئی سارے وائی فائی لگوا دیے اور ہم بھی گاؤں والے بھی وائی فائی لگوا رہے جس سے لوگوں کو انٹرنیٹ کی سویدھا ہو اور کئی ساریے سویدھا ہے یہ جیسے سرکار گاؤں میں اسپتالوں کو کھلوا رہی ہے اور کئی ساری ویوستھائیں جیسے اچ ودیالوں کو کھلوا رہی ہے جس سے جو ودیارتھی ہیں ان کو کہیں باہر نہیں جانا پڑے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جیسے اب جاتے ہیں کہیں مطلب جیسے ہم نے ٹینھ پاس کر لیا گاؤں میں تو گاؤں میں مہا ودیالیہ ہے نہیں تو ان کو شہر میں ہی جانا پڑے گا پڑھنے کے لیے اس وجہ سے سرکار اب گاؤں ہر گاؤں میں ایک مہا ودیالیہ کھلوانا چاہتی ہے
کافی اچھی بات ہے ا سرار کی اچھی پہل ہے جس سے لوگوں کو ان کی گاؤں میں ہی سویدھا مل جائے تو انہیں باہر نہیں جانا پڑے گا تا وہ لوگ پڑھائی کے سھ ساتھ اپنے جو بھی گھر کے کام ہوں گے ان میں اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں تا اپنے جو بھی پریوار کے سدسیہ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر جو بھی کام کر سکتے ہیں تتا ہاں جو بھی کام رہتا ہے اس پہ کر سکتے ہیں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ بھی اور بھی سیکھ سکتے ہیں تو بڑھیا ہی بات ہے یہ اچھی پہل ہے
اچھا اور سنائی آپ کہ گاؤں کا اب کیسا موسم ہو رہا ہے
ہاں مارے گاؤں میں تھوڑا دیکھا جائے تو موسم پریورت ہو ہوا ہے اور اب یہاں سے آگے موسم بھی تھوڑا تبدیل ہوگا جیسے کہ گرمیاں کا سیزن تھا تو اب برسات بھی آئے گی ج سے لوگ کوئی فصلیں بھی وغیرہ بھی کریں گے جس میں باجرا ہو گیا تمہارا باجرا ہو گیا اور تلن ہو گیا اور منگ ہو گیا اور پٹسن ہو گیا ان کی فصلیں بھی گول جائیں گی تو یہاں سے آگیا ہریالی کا موسم میں تو کافی اچھا رہے گا
ہمیں آپ سے بات کر کے بہت اچا اچھا لگا اور مجھے بہت خوشی ہوئی اور اور آپ کا شکریہد ہے
چلو ٹھیک ہے بھائی جان